ہلو ٹھ
ہلو
ہیلو سلام علیکم
ہلو السلام و علیکم وعلیکم السلام کیا ہو رہا ہے
بس کوس نہیں کھانے کی تیاری چل رہی ہے ب ہوں اور کیا کھانا بنا ج
ہمارے بھی چلیے لے بھی بھی تیاری
ناد کے فری ہوگ
ہاں
اس اسنان اسنان کر ل
نہائیں گے اب نہیںائیں گے بھی جائیں گے
اچھا اچھا
ابھی تھوڑی دیر پہل تو اٹھے ہی ہے ہم
اچھا اچھا سحی ہے نائٹ وائٹ میں لیٹ ویٹس ہوتے ہوں گے اس لیے پھر جلدی کسیے اٹو گے
ہات کو ہی مان کے بارہ ساڑھے بارہ بجے ہی
ہاں وہی تو آپ کا آواز بھی بھاری پن لگ رہا ہے جا آ آپ کی آواز میں لگ رہی ہیں بھائی سبھی تھوڑے دیکھے رہے سو کے اٹھے ہوپ
ہاں ہاں
اور سب بڑھیا
سب بڑھیا
چھوے چھوٹے بھائی جان کیا کر رہ ہیں
ناستہ پانی
ہوں
چھوٹے ان کے تو کیا نام سے پکوڑی سو سو پکوڑی کا ناشہ چل رہا ہے
ہاں
سو سور پکوڑی کا ناشتا چل رہ ہے چھوٹی بائی جان کے
چھوٹے بھائی جان اسپیشلی کھاتے ہیں جب بھی کھاتے ہیں
لے کیونک آج کل کے بچوں کو یہ بھی کانا پسند ے لائٹ لکھانا تو کھے ہی نہیں فاسٹ فوڈ زیادہ پسند رہتے ہیں ان کیا
اس جی
فاسٹ فوڈ کرتے ہیں نقصان ہے جب کہ ہمیں گھر کا سمپل کھانا کھانا چاہیے
بازار کی تو جیسے وہی تو بازار کی چوری سموسا پیزا برگر یہ سب فاسٹ فوڈ ہی تو ہے یہ سب نقصان کرتے ہیں پر آج کل کے بچوںے تو بت زیادہ تر آس پ ڈی پسند کرتے ہیں ابھی ہم تو زیادہ زیادہ ت گھر کا کھانا پسند کرتے جو یہیں پہ عربی کی سبزی اور چپاتی بنا رہے ہیں
ہاں ابھی تو چھٹٹی بھی چل رہی ہیں ان کی
ہاں چل رہی نا چھٹے چل رہی ہیں
ہوں
مزے لے ل
کافی اچھا ہے
ہاں ان کے ماموں جان کے تو بھی مکان بن رہا ہے ہمارے
جو سوئے لینےیں گے ماموں جان کے تو مکان بن رہے ہیں بھی
ہاں
کمپلیٹ نہیں ہوا اس لیے چھٹیوں میں ن جا پائے سوئی
سھ
اس لیے یہیں پہ چھٹییا من رہی ان کے گھر سے
ہاں یہی منالی اس بار چھوٹی ہے ما وہو جان کے نہیں جا رہی اس بارے
اس لیے یہ بھی چھٹی منا رہے ہیں چھٹیوں کا جو یہ لے رہے ہیں
وہ یہ تھے م جا میںے اڑتی کیاا
ہاں وہی ہے اور ابھی وہاں پہ ہمارے ان کے م جان کے مکان کمپلیٹ نہیں ہوا مکان میں بھی ٹائم لگتا ہی دیکھو ج بنے
کافی ٹائم لگتا ہے ابھی تو بھی مانتی ہوں ابھی تو لائٹ ٹ آئی پڑ مگی
ہاں وہ بھی امپورٹینٹ ہے جیسے مکان کمپلیٹ ہو جائے دن میں اس میں لائٹ نہیں ہوتا کچھ کام کرنی ہے
کام وہ ہےد ومان کے
ہاں بھی تو سی ہے بھی تو بہت کام باقی ہے
س س کمپٹگ
ہو گئی نا کمپلیٹ اندر کی باہر کی یہاں
ہاں ساری کمپلیٹ ہوگئی کالا تالا کمپلیٹ ہو گیا
ہاں اللہ چ م بنیاں آپ رہے مٹے ال ل کی
ہ چھوٹے موٹے کام ہے بھی ل مان کے ل الماریاں فٹنگ کروانی ہے تشریف فگوانی بت
ہاں رہتا ہی دیکھو اس میں تو تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے ایک ساتھ کام بھی نہیں ہوتا
وہت ہاں
ہاں جو مکان بناتے ہو پھر اس انہیں کو پتا ہوتا ہے ان کے معاملے میں پھر اس و سے ہے نا
ہاں ہاں وہ بھی ل
اچ
رات کتنی ہو گئی تھی اپنی کوول جیسے آپ کی طرف سے
آ
آپ کے طرف سے کتنی کول ہو گئی تھی
ابھی خ ویڈو
رات کی تھی نا اپننے کول تو آپ کی طرف سے کتنی ہو گئی تھی کول نہیں نہیں جسے کمپ پر وہاں گنتی ہو جاتی ہے نا جیسے آپ کال کر رہے ہو میرے
ہاں ہاں تینوں تین تینوں بھی نا تین بتا رہے ہو دو بتا رہے بھی مطلب
ہو گی جو کر رہے ہیں بھی چھوٹی کوول چ تھر مچ نک ہاں س تین چار مہینے کر لی ت آپ سے
ہ تین تین کر تھی نا رات
ہاں بالکل
سات سات آٹھ گول گلی پ رہ آ تھا بھ
ہاں گگئیت پھر آپ صبح جاتی ہو جیسے
ہاں میں بارہ بجے دیتا ہوں تباب خانا تباب کانا جا ہوں
ہاںتب بارہ بجے جات
ہ اٹتا ہوں مطلب پھر بھیب آؤں گا دؤں گا مندر مندر جاؤں گا اس میں کیا رو چاہتی ہ مانو
اچھا مندر بھی جاتے ہو ہاں مطلب مسجد میں جاتی ہوں گے آاںپ
سجد جاتا ہوںڑتا ہ گیارہ بجے سے کافی زدہ ٹم مل جاتا ہے مندر م دور جات ہے
ہاں آپ کا دوست ہوگ ہندب جاتا ہو ہاں غلط سے نکل جاتا ہے کبھی
ہ ہ م جی سے آئیں گے کریں گے وہ تو پھر وہی گیارہ پینتالیس کی نمات اس کے بعد میں تان ہونا تھا کہ بارہ بجے نکل جاتا ہوں پھر ہ
ایک دو گ گھنٹے کے لیے تو جاتی ہ ن ج آپ تو بپ خانا ایک دو گھنٹے کے لیے تو جاتی ہوں گی میں نے کا ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو چ
اور ک لگان گی پی پ ان تاری کٹریا نہیں ہے ابھی
ان کے سینٹ سینٹ تو ساھے تین دن پہلے ایسے آتا ہے نا
ہوں
تین دن پہل سے آتا ہے سینٹک نہیں ابھی ابھی بھی ل ف بس گ
یہ
ڈسٹک آئ گ ڈسٹک سینٹر تو اٹھائیس کو پتاہ چلے گا کل آج سک پائی سو ہی گئی کل ٹویل بجے پت چل رہا ہے بسو کی ایک جام
ہاں وہ ان کی ایک تاریخ م
نہیں نہیں ان کی گتیسور ایک کو
دو دو پیبرتی
نہیں جس جھ سب کے الگ الگ الگ الگ سبجیکٹ رہتے ہیں سبجیکٹ کے حساب سے رہتی ہ ب کسی کے دو کو بھی ہوگا تو سبجیکٹ کے حساب سے ہوتے ہیں نا تو
ہاں یہ تو سب چیزیں باقی
ہاں ابھی ہمارے بڑے بھائی جان کے بتیس کو ہیں تو ان کے سبجیکٹ الگ ہوگی تو ان کے اونلی بتیس کو ہی ہے
ہوں
انک ماری اکتیس کو اور ایک کو سوہر کے دونوں دن
صحیح بات
آلہ تلا کا فرک رہے کا م ہے بند ہے ملہ تال
ہاں اللہ تعالی کی کرپا سے سب صحیح ہوگا ہچ اوررب یہ سبزی پکا رہے ہم تو آپ کو بھی تو آتی ہوگی نا پکانا
کائیگی
عربی
ہاں ہاں آتی ہے ن سب آتی ہ مجھے بھی آ جی
کیسے بناتے ہو آپ
بولا ت کیسے کیا ہوگا یہ ص م ٹم ہو نہیں ن
مطلب ڈائریکٹی بناتی ہو پہلے ابالتی ہ
سمے ہو گیا سمئے سمے ہو گیا
اچھا اچھاٹ
ہے نا خدا حافظ
خدا حافظ خدا حافظ